وعلیکم السلام جی آپ خیریت سے ہیں
شکر اللہ کا آپ سائی بس شکر آپ کیا کر رہے ہیں جی شکر اللہ کااں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی شکر اللہ کا بس اپ سنائیں
بس بیٹھے ہوئے ہیں سے فری تے ج
در اصل میں میں ایک بات پہ آج غور کر رہا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ ہنر ہوتا یا یار میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا لیکن سچ یہ ہے کہ وقت سب کے پاس چوبیس گھنٹے ہی ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کامیاب لوگ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اپنی اورر کو کیسے نکل سکھارتے ہیں یہ بس اس کے لیے کچھ راز ہیں یا کچھ اس کے لیے کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے
بے شک
ہے نا
ہاں ہاں
اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح بات کا انتخاب ہو اور صحیح مہارت ہمیں حاصل ہو جائے کہ اس کو کیسے چننا چاہیے اس کے لئے تو ہمیشہ وہ چیز سیکھیں سیکھنی چاہیے جس میں ہمارا شوق بہت اچھا ہو یا مارکیٹ میں کیسی ڈیمانڈ ہے یا مارکیٹ میں کیسے ڈیجیٹل مارکنگ کا آج کا ہے یا گرافک ڈیزائننگ کا ہے پبلک اسپیکنگ کا ہے یا کوئی اور زبان سیکھنے کا ہے
ہاں
اگر اب انسان کو لگتا ہے کہ بس اب میں نے جس چیز کا انتخاب کیا تو وہ شاید میں ایک منٹ میں سیکھتا ہوں حالانکہ کوئی بھی مہارت ایک دن میں نہیں آتی ہے نا اس کے لیے مستقل مزاجی ہونا یعنی مستقل ہمیں سیکھنا پڑے گا چیزائے کہ اگر آپ روزانہ تیس منٹ ہی کیوں نہ سیکھیں
ہاں دل لگا کے سیکھے
تیس منٹ اگر آپ روزانہ سیکھ رہے ہیں تو ایک سال بعد آپ خود ایک بہت مختلف اور بہتر مقام پاتے ہیں انسان
بے شک
اب اب اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اس آج کل اسکل سیکھنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں یہی یہیں پر کام آتی ہے ٹائم مینجمنٹ تو وقت کو سنبھالنے کے لیے میں آپ کو تین آسان فارملیے بتاتا ہوں یعنی جن کے بارے میں میں نے کافی سوچا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہ کتاو
ہاں جی بولیے
پہلا جو ہوتا ہے اس میں ترجیحات کا تعین ضروری ہے ان پییرڈ زیشن جسے ہم کہتے ہیں ہر صبح اپنے کاموں کے ایک لسٹ بنائے اور سب سے پہلے ہم کام کو سب سے کریں یعنی اس سے پہلے فسٹ پیورٹی ہم اسی کام کو دیں
جائے گا اس سے
اس کے میں پروموڈو جو ٹیکنیک ہوتی ہے کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے یہ ہے کہ آپ پچیس منٹ پوری توجہ سے کام کریں اور پھر پانچ منٹ کا بریک لیں اس سے آپ کا دماغ تھکتا نہیں اور فوکس برک کرا رہتا ہے
ہاں بے شک
اور اس میں یہ کام بھی کرنا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا محدود استعمال کرنا ہے کہ ہمارا آدھا وقت اسکرولنگ میں گزر جاتا ہے اپنے فون پر اسکرین ٹائمنگ مانیٹر کریں یعنی اب فالتو ایپ اس کے لیے وقت مقرر کریں کہ مجھے بس اتنے ٹائم تک اس کو استعمال کرنا ہے اور باقی جو میرا ٹائم بچ چا ہے وہ مجھے اسکل سیکھنے میں دینا ہے
ہاں مہارت کس چیز میں مہارت پانی ہے
جی
ہاں آج کل ک دور تو آج ہر کوئی ڈگریا ڈھونڈتا ہے لیکن ا ال میں آج چلتا اپنا ہنر ہی ہے جس سے آج انسان دو چار پیسے کما سکتا ہے
دیکھیے میرے دوست اگر جب جب آپ وقت کو صحیح طریقے سے مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو آپ کو نئی مہارتیں سیکھنے کا وقت خود بخود مل جاتا ہے
بیی سر
اور جب آپ کے پاس بہترین مہارت ہوتی ہیں تو آپ کا کام کم وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آج مطلب آج سے ہی آپ عہد کریں کہ میں اپنے وقت کی قدر کروں اور ہر روز کچھ نیا سیکھوں
ہاں اگر دن کسی نئے چیز پہ مہارت حاصل کریں
مطلب پہلے اپنے وقت کو بچانا اور وقت کو بچانے کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے نیا نیا سیکھنے کی کوشش کرنا ہے
بےشک جس کو آگے لے کر ہم دو چار پیسے کما سکیں
ی ہمیں وقت کے چوروں سے بچنا ہے ہاں ہم اکثر سوچ کہ ہمارا وقت کہاں چلا گیا ہمارے وقت کے سب سے بڑے چور وہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہے یعنی جب بھی ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہمیں آتی ہے نئی نوٹیف کین یعنی کچھ نیا آ گیا ہے آپ کے اور جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنے بیٹھتے ہیں یا کوئی نئی مہارت سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی فون کو ڈی این ڈی موڈ پہ لگا دیجے ڈو ناٹ ڈسٹرب
ہاں بند ہی کر دیجیے
اب اس کے لیے ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک اس میں صرف یہ انسان بلکہ محنت کروں گا محنت کروں گا محنت کرنا کافی نہیں ہے اصل میں وقت کی تنظیم ہی اسمارٹ ورک سکھاتی ہے یعنی آپ اپنے وقت کو کیسے تقسیم کر رہے ہیں کیسے تن منظم بنا رہے ہیں مینج کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک خط لکھنا ہے تو اسے شروع مطلب شروع سے لکھنے کے بجائے پہلے سے موجود ٹیمپلیٹ کا استعمال کریں مطلب آپ کے پاس ٹیمپلیٹ اتنے سارے موجود ہوتے ہیں آپ کو کیسا خط لکھنا ہے اس سے آپ وہ لے سکتے ہیں پھر آپ تھوڑی سی اس میں چینجز کرنی ہے آپ ہاں ہ تاکہ جو وقت آپ کا بچ گیا وہ آپ نئی چیز کے سیکھنے میں لگا سکیں ہے نا ہاں بالکل دیکھیے یاد رکھیں کہ جو مہارت آپ سیکھ رہے ہیں وہ صرف علم کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کی ترقی کے لیے ہوتی ہے جی جب آپ وقت نکال کر کسی ہنر میں ماہر ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ خود آپ کے پاس آتی ہے آپ فری لینسنگ کر سکتے ہیں آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں یا آپ ملازمت میں ترکی پا سکتے ہیں جب آپ ایسے اسکلس سیکھتے ہیں ہے نا
ہاں ہاں
اب مجھے میں آپ سے ایک ن سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو مطلب نئی چیز نئی مہارت سیکھنے میں جو ہے نا یعنی آپ کو کیا رکاوٹ آتی ہے یا سستی ہے کہ وقت کی کمی کیا وجہ ہے
جی میں ہر روز اپنی طرف سے کو نئی نئی چیزیں سیکھوں پھر بھی تھوڑی تھوڑی میں سیکھ ہی لیتا ہوں دن بھر کچھ نہ کچھ
یہ اگر مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ اگر آپ کا جواب جواب جو ہے وقت کی کمی ہے تو آپ آپ ہی صرف آج صرف پندرہ منٹ کا اصول بنیں کہ روزانہ پندرہ منٹ سال کے نبے گھنٹے بنتے ہیں اور نبے گھنٹے کسی بھی بنیادی ہنر کو سیکھنے کے لیئے بہت ہیں
ہاں
صی ہے نا
بے شک
تو آج تک آپ نے کون کون سا ہنر سیکھا ہے کچھ بتائیں گے
جی میں نے میں ابھی سیکھ ہی رہا ہوں کمپیوٹر چلانا
چا آپ کمپیوٹر چلانا سیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ٹیکنیک قتل وغیرہ بھی سیکھ رہے ہیں
ہاں تھوڑا تھوڑا سیکھ رہا ہوں جیسے کہ ویب سائٹ بنانا وہ ڈاٹا ایسا ہاں
گریفک ڈیزائننگ
نہیں وہ نہیں ابھی تو وہ نہیں ابھی تھوڑا بیسک پہ ہی میں چل رہا ہوں بیسک بیسک ہی اپنا اچھا بنا رہا ہوں کیونکہ اگر بیس مضبوط ہوگی تو تبھی تو آگے بڑھ سکتا ہے انسان اچھا
بالکل بالکل
اس لیے ہمیں چاہیے کہہے اپنی بیےسی ٹھیک کریں پھر آگئے
حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے عربی جو ہے نا عربی لکھنا نہیں آتا تھا یعنی کمپیوٹر پہ
بیشر
اب میں اپنے ایک میرے کلیگ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور روزانہ میں دس پندرہ منٹ ان کے ساتھ دیتا ہوں اب اتنی یہ ہو گیا کہ اب میں کی بورڈ کے ذریعے سے عربی لکھ پاتا ہوں یعنی اگر مجھے اپنی امتحان کا پیپر تیار کرنا ہے تو وہ میں خود تیار کرتا ہوں
بے شک
تو اسی لیے انسان تھوڑا تھوڑا وقت دے گا تو اس سے جو ہے اس کے اندر خوبیاں بھی آئیں گی اور وہ آہستہ آہستہ ترقی بھی کرتا جائے گا
ہاں خامیاں خامیاں کم ہو جائیں گی
ہاں بالکل خامیاں تو اسی سے کم ہوتی ہے نا کہ انسان جو جتنا سیکھنے کی کوشش کرتے کہ اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیوں سے یعنی اگر انسان غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سیکھ رہا ہے
ہاں
تو غلطی کرتے کرتے کرتے یہ ایسا ماہر بن جاتا ہے پھر ہم لوگ اس سے سیکھنے والے بن جاتے ہیں
ہا بے شک
ہاں
ہر کسی کام میں سھا سیکھتی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے لیکن انسان سیکھتا ہے
صحیح چلتے چلتے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ وقت بدلتا نہیں ہے اسے بدلنا پڑتا ہے اور اس بدلنے کا واحد ذریعہ آپ کو کا ہنر ہے
بے شک
کہ آپ کے اندر جتنی اسکلس ہیں
ہاں آپ نے جن جن کاموں میں ماہر ہے ہر چیز ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ انسان بڑے بڑے کام بھی آسان آسان طریقوں میں کر دیتا ہے اور زیادہ وقت کی بربادی نہیں ہوتی وقت زیادہ فضل